اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم
ارے وعلیکم اسلام میرے بھائی کیسے ہو
الحمد للہ سب خیریت ہے بس آج بزار گیا تھا وہاں ایک عجیب سی بات پر میری توجہ چلی گئی سوچا تم سے اس بارے میں بات کروں
ارے سب ٹھیک تو ہے نا ایسی بھی کیا بات ہو گئی
ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک بات پہ میری توجہ چلے گئی سوچک تم سے اس بارے میں بات کروں
وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں نا کہ اس بار کے بارے میں بتاؤ تو
میں کپڑوں کی دکان پر گیا تھا وہاں ہر طرح کے لباس موجود تھے کچھ لوگ رویتی لباس دیکھ رہے تھے اور کچھ جدید انداز کے کپڑے پسند کر رہے تھے اسی وقت میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اب پھر انسان کو کس قسم کا لباس پسند کرنا چاہیے
لگتا ہے تم بازار صرف خریداری کے لیے نہیں سوچنے کے لیے بھی جاتے ہو
شاید ایسا ہی ہے ویسے تم بتاؤ تمہاری روایتی لباس تمہیں روایتی لباس زیادہ پسند ہے یا جدید
اگر سچ کہوں گی تو مجھے دونوں ہی پسند ہے لیکن اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے وقت پر ہر موغ کے لیے اپنا ایک لباس ہوتا ہے ہر ایک ہر ایک تہوار کے لیے اپنا لباس ہوتا ہے
یہ بات مجھے اچھی لگی لوگ اکثر اس بات کو مقابلہ بنا دیتے ہیں جبکے ضروری نہیں کہ ایک کو پسند کرنے کا مطلب دوسرے کو برا سمجھنا ہو
بالکل بالکل روایتی لباس اپنی تہذیب اور پہچان کی نشانی ہوتی ہے بھائی جبکے جدید لباس میں بھی کئی مرتبہ سہولت اور آسانی ہوتی ہے
مجھے بچپن سے شلوار کمیض پہننا بہت پسند رہا ہے اس میں ایک اپنا سا محسوس ہوتا ہے
ارے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے عید ہو جمعہ ہو یا کسی بھی رشتے دار کی شادی ہو دل خود بخود روایتی لباس کی طرف ہی جا ج جاتا ہے
اور جب سب لوگ ایک جیسی تہذیب کے لباس میں نظر آتے ہیں نا تو محفل کو رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے
بالکل بالکل کوئی تصویروں میں بھی وہ لمحے بہت خوبصورت لگتا ہے جب ہم لوگ روایتی لباس لگاتے ہے
ایسے تم نے کبھی غور کیا ہے کہ بزرگ اکثر روایتی لباس کو ہی تجریح دیتے ہیں
ارے ارے ہاں کیوں نہیں دیں گے شاید اس لیے کہ اسی ماحول میں پہلے پڑے آ بڑ بڑے ہوئے تھے وہ لوگ ان کے لیے وہ صرف کپڑے نہیں ہے یادوں اور روایتوں کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے
یہ بات تو دل کو لگتی ہے کبھی کبھی ایک لباس انسان کو اپنے بچپن کی خاص موقع کی یاد بھی دلا دیتا ہے
بالکل بالکل میرے دیکھو میں میرے دادا ہی لے لو میرے دادا اب بھی روز شلوار کمیض ہی پہنتے ہیں میں نے ایک دن مزاق میں پوچھا کہ کبھی دوسرے انداز کے کپڑے بھی پہن لیا کرو تو وہ ہنس کر بولے بیٹا جی لباس میں پوری اسی لباس میں پوری زندگی مجھے سکون ملا ہے اسے میں کیسے بدل لوں
واہ کتنی پیاری بات کی ہے انہوں نے
ہاں مجھے بھی ان کی بات ویسے کافی پسند آئی
لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں تو بہت سارے نوجوان جدید لباس کو زیادہ پسند کرتے ہیں
ارے یہ بھی تو صحیح یہ بھی سچ ہے خیر اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں نئے انداز اور بدلتے ہوئے کپڑے پسند آ رہے آ رہے ہیں زیادہ
میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جدید لباس میں چلنا پھرنا آسان لگتا ہے
ارے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کی روزمرہ کی مصروفیات کے لیے مناسب بھی ہوتا ہے
لیکن میرے خیال میں صرف نیا ہونا کسی چیز کو بہتر نہیں بنا دیتا
یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے میرے بھائی
ایسے تم نے کبھی کسی کو صرف کپڑوں کی بنیاد پر رائے قائم کرتے دیکھا ہے
ارے بہت مرتبہ لوگ تو کپڑوں کی بنیاد پہ ہی پہلے سب سے پہلے لوگوں کو یہ لوگوں پر آ عم لوگوں پر کیا بولتے ہیں اپنے خیالات بنا لیتے ہیں
مجھے یہ عادت کبھی بھی پسند نہیں آئی کپڑے انسان کا ایک حصہ ہے پوری شخصیت تو نہیں
بالکل بالکل ہو سکتا ہے کوئی شخص بہت سادہ لباس پہنے لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت بلند ہو
اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بہت مہنگا لباس پہنے مگر رویہ اچھا نہ ہو اس کا
ارے یہ تو بالکل صحیح کہا تم نے اسی لیے میرے والد ہمیشہ کہتے ہیں کہ کپڑوں سے پہلے انسان کی گفتگو اور اخلاق دیکھا کرو
میرے والد بھی کچھ ایسا ہی کہتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ صاف اور مناسب لباس پہنوں لیکن کبھی لباس کو اپنی برتری اور ذریعہ مت بناؤ
ویسے تم کپڑے خریدتے وقت سب سے پہلے کس چیز پہ توجہ دیتے ہو
سچ کہوں
ہاں ہاں
آ سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ کپڑا آرام دے گا یا نہیں اگر پہن کر بھی محسوس ہو کر اگر مجھے وہ پہن کر ہی محسوس ہوا کہ اس میں بے چینی سی مجھے محسوس ہو رہی ہے تو وہ کپڑا چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو میں کسی بھی کام کے لے اس کپڑے کو نہیں پہنوں گا
بالکل میری طرح ہو تم اس معاملہ میں
اور تم
ارے میں بھی پہلے آرام ہی دیکھتی ہوں اس کے بعد دیکھ لیتی ہوں کہ رنگ کیسا ہے سلائی سادہ ہے یا نہیں اچھا اچھی ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد میں جا کے کیا بولتا ہے اس کی قیمت دیکھتی ہو
ہاں ویسے مجھے بھی زیادہ چمک دھمک والے کپڑے پسند نہیں ہے
مجھے لگتا ہے سادگی کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے
بالکل اور سادہ لباس ہر جگہ اچھا ہی لگتا ہے
ایک بات بتاؤ اگر ایک بات بتاؤ مجھے اگر تمہیں کسی رنگ می تقریب میں جانا ہوں تو تم کیا پہنتے ہو
امم اگر ہماری تہذیب کے مطابق ترک تقریب ہو یا یقینا روایتی لباس پہنوں گا میں جب بھی ہماری تہذیب کے مطابق کوئی تقریب ہوگی تو روایتی لباس پہنو گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مو ایسے موقعوں پر وہ زیادہ مناسب بکتا ہے
میں بھی شاید یہی کروں گی
اور اگر روزمرہ کا کام ہو یا لمبا سفر کرنا ہو تو پھر جس لباس میں سہولت ہو وہی پہن لینا چاہیے
بالکل بالکل ہر موقع کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے موقع کے انسان سے موقع کے حساب سے انسان کو لباس پہننا چاہیے تاکہ وہ اس میں کچھ سکون بھی ملے بے چینی بھی نہ ہو اکثر ورنہ انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اگر اس نے ایک مناسب لباس نہ پہنا ہو
مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ جو ہے نا وہ روایتی اور جدید لباس کا کام نہیں ہے بلکہ یہ انتخاب کا زیادہ کام ہے
کیسے کیسے
دیکھو اگر لباس صاف ہو مناسب ہو انسان کے لئے آرام دہ ہو اور اس کی تہذیب اور بکر کے مطابق ہو تو پھر وہ اچھا ہی ہے چاہے روایتی ہو یا جدید کیا ہی فرق پڑتا ہے
میرے بھائی واقار ہوتا ہے وااکار نہیں
معافی چاہیے
یہ بات ہوا کہ تم نے بہت متوازن یہ بات تو کافی متوازن ہے ویسے
آج کل کبھی کبھی لوگ صرف دوسروں کے متاثر کرنے کے لے کپڑے پہنتے ہیں
ہاں جبک کپڑے کپڑوں کو مقصد کپڑوں کا مقصد تو آرام اور ضرورت ہوتا ہے اگر لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھاوے کے لیے اکثر ا بہت مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں جن سے وہ سکھ خون تو نہیں ملتا مگر ان کو وہ دکھاوے کے لیے پہننا ضروری ہوتا ہے
سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے
بالکل بالکل بلا وجہ مقابلہ کرنے کرنے کی وجہ سے سکون ہی ختم ہو جاتا ہے انسان کا اس کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہوتا ہے
ایسے تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب کوئی اپنا روایتی لباس فخر سے پہنتا ہے تو اس میں ایک الگ سا اعتماد نظر آتا ہے
جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ انسان جب اپنی تہذیب سے محبت کرتا ہے تو اس کا اکثر اس کے ر روایتوں میں ان کی اس کے رویے میں بھی وہ سب کچھ نظر آتا ہے اچھے سے
اور دوسری طرف اگر کوئی جدید لباس پہنتا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے
بالکل بالکل فاصلہ کبرونگ سے نہیں انسانی کردار سے ہونا چاہیے
میری بہن فیصلہ ہوتا ہے
مزارتھ چھاتی ہوں فیصلہ دیکھو انسان کے کردار کا فیصلہ اسے کپڑوں سے نہیں اس کے کیا بولتے ہیں کردار ہونا چاہیے اس کی اخلاق سے ہونا چاہیے
چلو آج سے گفتگو بہت اچھی رہی پہلے میں اس موضوع کو صرف کپڑوں تک محدود سمجھتا تھا لیکن اب محسوس ہوا کہ اس کا تعلق تہذیب سوچ اور شخصیت سے بھی ہے
چلو پھر اگلی مرتبہ کسی اور نئے موضوع پر اسی طرح گفتگو کریں گے بہت مزہ آیا مجھے تم سے بات کر کے کافی دنوں بعد ایسے ہی فون کرتے رہا کرو اپنی بہن کو یاد کیا کرو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ اج سے ہم آپ کو فون کیا کریں گے اب آپ
ہاں اپنا خیال رکھنا اچھے سے اپنی امی جان کو سلام بھی کہنا اور گھر پہ سب کا خیال رکھنا سب کو میرا پیار دینا اللہ حافظ
کاٹو کال